ہلو ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام جی کیسے ہیں آپ سب خیریت
ہ بس دعا آپ سناؤ آپ سب ٹھیک گھر پہ سب ٹھیک امی اب بھی ٹھیک
جی جی سب خیریت ہے
میں نے کال کیا ہو تھا لیکن میری مصروفیت تھی تھوڑی گھر میں میرا ا بہن کی شادی ہے اگلے دو مہینے میں تو میں اسی مسئلہ آپ کو پتا ہی ہے نا جب اکلوتی بہن ہوتی کہ تو اتنے سارے گھر کے کام اور اتنے شوق تو اسی لیے میں تھوڑا مصروف رہا انندر
جی جی تو کام تو بہت زیادہ ہوگا کیونکہ لڑکیوں کی شادی میں کام بھی بہت زیادہ رہتا ہے
وہی نا کام بہتا آپ سنا آپ کیا کرتی ہو آج کل
جی ہم ہم تو بزنس کرتے ہیں
اچھا آپ کا بزنس کیسے جا رہے ہیں
جی ہمارا الحمد اللہ ٹھیک جا رہا ہے سروس سینٹر ہے ہمارا
ا ٹھیک ٹھیک اور اور بتاؤ گھر میں بات کی سب ٹھیک ہے
جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے
اچھا آپ مجھے بتاؤ آپ کا جو بھائی تھا نا جو وہ انٹرنس کے لیے پڑھ رہا تھا اس کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے اب
ہمارا بھائی جو پڑھ رہا ہے جی اچھی جا رہی ہے کوچنگ جاتا ہے وہ
اچھا کوچنگ
جی جی تیاری کر رہا ہے نا وہ نیٹ کی
ہم بھی فی الحال شاپنگ واپنگ سے لگے رہے ہیں
اچھا وہ آپ کے یہاں شادی کی شاپنگ چل رہی ہوگی آپ کے یہاں
ہاں ہاں بابا بول رہا تھا کہ ہاں ہاں وہی نا بابا بول رہا تھا کہ اب ایک ہی بہن اکلوتی بہن ہے تو ہوتے ہیں نا خواب بہت اوپر سے آپ کو میری بہن کا پتاہ ہی ہے اس کو کچھ پسند ہی نہیں آتا ہے ایک دکان سے دوسرے دکان دوسرے دکان دکان سے تیسرے دکان
جی اور لڑکیوں کا وہ ہےی ہے سب جگہ حال میں
وہی نا اس کا اس کا سوچ رہا تھا خود چلیے اب آن لائن ہی کروں کچھ آڈر واڈر لیکن ابھی تو فی الحال بہن سے ہی مصروفیت ہیں اتنی
جی جی تو کہ وہیں لوکل مطلب بازار کر رہے ہیں آپ لوگ کہ کہیں باہر سے خریداری کر رہے ہیں
نہیں نہیں ہم کل ایک دو مال پہ گئے تھے تو ادھر ہی ابھی تو ابھی پچاس پرسینٹ بھی ہمارا وہ پورا مکمل نہیں ہوا اب سوچ رہے تھے کہ تھوڑا آن لائن بھی لیں گے تو ہو جائے گا پورا
جی آن لائن میں تو مطلب ٹھیک ہے ٹائم کی مطلب بچت بھی ہے
وہی نا وہی وقت کی مصروفیت نا وہی وقت وقت بچ جاتا ہے ورنہ ایک دکان سے دوسرے دکان میں وہاں توٹ
ہ پورا سارا سارا دن لگ جاتا ہے ہے نا آدمی یہاں سے وہاں پریشان ہوتا ہے
وہی نا وہی اور سناؤ مطلب موسم کیسا ہے وہاں کا یہاں صبحس بارش اور گرمی سے مر گ رات
جی یہاں بھی بہت زیادہ بے تار سا گرمی ہے بہت زیادہ گرمی کیونکہ پانی بارش ہو نہیں رہی ہے ہاں مطلب جیسے ہونا چاہیے بارش کا موسم ہے تو جیسے بارش ہونا چاہیے مطلب مسلسل ہونا چاہیے لگاتار تو وہ ہوتے نہیں تھوڑا سا ہوئی پھر رک گئی پھر وہ بس ہو گئی ہو گئی تو گرمی تو بہت زیادہ
ہاں وہ وہ تو ہے ہی اوپر سے مجھے مجھے وہ بچپن والے دن یاد آئے تھے کل شام کو تو میں نے سوچا اب وہ کال یہ کر وہ جو بچپن میں ہم جب اسکول جاتے تھے وہ سب وہ ساتھ ہی ساتھ جب ہم پڑھاتے تھے تو ہم کھیل کود لیکن آج کے بچوں میں ویسا کہاں رہا اب آج کے بچے بس فون سے لگے
سے کہا وہ ہے نہیں نا وہ باہر فزیکل مطلب ایکٹیویٹی کچھ ہے ہی کہاں بچوں کی اپنے پاس موبائل ٹی وی یہ سم میں بچے مصروف ہے نا اس سمے
نہیں نا ان کو پت ہی نہیں ہوتا ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا فون کا کچھ اتا پتاہ ہی نہیں ہوتا تھا تھا دن میں کھیلنا پھر صبح ویسے ہی اٹھ انا وہی سب ہوتا تھا
جی اب بارش میں بھی پہلے بارش ہوتی تھی تو اسکول بھی جب جاتے تھے تو بارش کے ٹائم مطلب بارش ہوتی رہتی تھی آوج کل تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہو
اور کیا آج کل کے بچوں کو آج کل کے بچوں کو تو پتا ہی نہیں ہے اب آج ک ہی آپ مجھے بتاؤ آپ یہ تہوار بھی آنے والے ہیں آپ نے کیا سوچا اس تہوار پہ آپ
اب تیوار اب کیا وہ آنے والا ہے نا میلاد النبی
ہاں ہاں وہی سوچ رہا ہوں
آنے والا ہے جی اب ابھی تو محرم ابھی تو محرم ہوا جی ہاں آپ کے یہاں شادی کب یہ سی اس میں ہے کیا چاند میں ملاد النبی کے چاند میں
ہاں نہیں نہیں اس کے بعد ہی ہے مطلب ایک دو دن اس کے بعد ہی ہے
جی
ہاں لیکن اا ابو بول رہا تھا کل ان کو بھی بلانا تو سجھے آپ کو فون ہی کر اور ا آپ امی اب کو بھی بولا ان کو بوولنا ضرور آنا اور اب دو دن پہلے ہی آنا
جی جی انشاء اللہ
ہاں اور اور سنا آپ کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے آج کل آپ کے بھائی کی پڑھائی کیسے جا رہی ہے
جی اچھی ج رہی ہے پڑھائی پڑھ رہا ہے محنت کر رہا ہے اب دیکھیے ان شاء اللہ کامیابی دینے والا اوپر والا ہے
ہاں وہ تو اوپر والا ہی سب کچھ چم
جی باقی محنت کرنا تو انسان کا کام ہے
کوی نا محنت کرنی چاہیے کان کو باقی تو وہ اوپر والے تک ہی ہوتا ہے میں سوچ رہا تھا کہ ہاں دعا تو کرتے ہیں روز ہی اور کیا میں سوچ رہا ہاں ہاں میں اور کیا توا تو سب کچھ ہے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے تو میں کیا بول رہا تھا کہ میں نے سوچ رہا تھا کہ ا ہم جاتے تھے نا مطلب کہیں گھومنے وومنے جب ہم پہلے مطلب دوست ہوا کرتے تھے آپس میں ہمارا جو تیسرا ہے نا وہ پتہ نہیں اس کی مصروفیت کہاں رہتی ہے ہم اب سوچ رہے تھے کہیں گھومنے جائ توٹور آپ کو پتہ ہی ہے نا مجھے گھومنا کتنا پسند ہے
جی گھومنا تو سب کو پسند ہے لیکن کا گھومنے ہمیں مطلب یہ ہے کہ اب اپنے شہر سے باہر
میں میں سوچ رہا تھا کہ میرا ہاں میرا ایک دوست ہے وہ باہر کا ہے وہ سوچ رہا تھا کہ میں کشمیر ہی آؤں گا تو میں تو کشمیر میں رہتا تا کو پتا ہی ہوگا نا تو وہ سوچ رہا تھا میں کشمیر ہی آؤں گا یہاں سے پہاڑ وہاڑ ہے نا وہ سب
جی جی
بولا آپ کو پتا ہی ہے کشمیر کی مہمان آوازی کیسی ہوتی ہے اس کو وہ ایک بار آئے ہیں بس تب سے وہ روز بولتا ہے بھائی میں آؤں گا آؤں گا آؤں گا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس کو بعد میں کال کروں کہ آپ آ جانا
جی کش کشمیر امیر کا تو کہنا ہے کیا ہے اب وہ کیا بولتے ہیں جنت ایسیے تھوڑی نا اس کو بولا جاتا ہے
وہی نا وہی اسی لیے میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو یہ بولوں پھر آپ دونوں آنا کرم یہ ای سے کئی شہیر و تفریق لیے نکل کرلتے ہیں کہیں دور کہ
کبھی جی وقت نکالیں گے آنے کی ضرور کوشش کریں گے کشمیر تو ہر کسی کا خواب ہوگا آنا
وہی نا مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ آپ آئی ہو کبھی کشمیر ن
نہیں نہیں نہیں آئی کبھی نہیں ہے لیکن آنے کی آنے کی مطلب چاہت خواہش بہت ہے کشمیر آنے کی گھومنے کی ایک بھی میں دیک رہا ٹی وی میں دیک رہتے ہیں وہ وہاں کی وادیاں وہاں کی پہاڑ جھرنے جھیل
ہاں وہ تو وہ تو ہے ہی یہاں کے لوگ بھی اچھے ہیں
جی وہاں کے وہاں کے جی وہاں کے لوگ بھی اخلاق محبت والے ہیں
وہی نے آپ نے آپ نے سنا ہے واازوان کا یہاں کا کچھ
نہیں وہاں سے ادھر سے کشمیر سے ہمارے ادھر آتے ہیں وہ وہاں کے وہ ہینڈ مڈ وہ کڑھائی والے وہ سوٹ بیچنے گرم شال وغیرہ سوٹ وغیرہ لے کے جی
اچھی بات ہے
وہاں تو کیسر بہت ہوتا ہے کشمیر میں
ہاں کی سر کیسر ہماراری دوسرے سائڈ سے نکلتا ہے یہاں سے مطلب ہم تو سری نگر سے رہتے ہیں نا دودھ وہ دوسری سائڈ سے نکلتا ہے یہاں سے بہت سارے چیزیں نکلتی ہیں کیسر بھی اور بہت ساری چیزیں اس کے بغیر بھی
جی
ہ پچھلی بار میں سن رہا تھا کہ کسی مطلب وہ باہر کا ہی تھا کوئی اس کا مطلب کچھ چوری ہو گیا تھا کچھ پھر ایک کشمیری نے اس کو واپس سب کر دیا تب دل خوش ہو گیا میرا میں نے سوچا کشمیر میں بھی انسان مطلب اچھے لوگ رہتے ہیں نا وہ
جی جی ایماندار
وہی نا ایماندار لوک
جی جی جی ابھی تو ہمارے لوگ گئی تھی ابھی پچھلے ابھی گئی تھی لگتا اپریل میں اپریل میں لگتا ہے گھوم کے آئی گے وہ لوگ کشمیر ہ ان کا ٹور کا ان کا پ ٹور کا پیکج تھا ان کا گھوم کے آئی ہے وہ کھا لا کھا لوں لوگ تو بھائی ہم لوگ کبھی من کر رہا تھا جانے کا لیکن ہو گیا ہم لوگ کے کیا اسکول وغیرہ ہے نا تو وقت ہی نہیں مل پاتا چھ ں ہوں بچوں کی تب نکلنا کن ہے ویسے تو نکلنا ہی نہیں ہو پاتا ہے اب دیکھیے بنیں گے پلان
ہاں ہاں ہاں ایک ہاں ضرور آئیے گا کیونکہ آپ مت آئیے ہو ابھی پہلی بار تو آپ آنا پھر خود دیکھنا مطلب پھر یہاں سے ہم کوئی پلان اچھا سا کریں گے پھر یہی سے نکلیں گے اچھے سے ہاں مجھے تو پتا ہی ہے آپ کو مجھے تو پتہ ہے آپ کو بریانی ریانی پسند ہے تو وہ میں بنا کے رکھوں گا کیونکہ مجھے ابھی بھی د د وہ سب
جی ہم کو بریانی کھانا بھی پسند ہے بنانا بھی پسند ہے
وہی نا وہی وہی وہ بنا کے رکھو گا پھر نکلیں گے اسے
جی جی
اور باقی امی ابو باقی سارے ٹھیک ہیں چھوٹا بھائی ٹھیک ہے
جی سب ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے ان کی ابھی ابو ج ابو جان کی طبیعت ابھی کچھ ناساز تھی ہمارے تو اب جو ہے جی جی ہاں اب اچھی ہے س اب ان کی ابھی بیچ میں ان کی طبیعت اچھی نہیں تھی تو دکھایا تھے ڈاکٹر کو تو ان کا علاج چل رہا ہے ابھی اب اب بہتر ہے پہلے سے
چلو پھر اچھی بات چلو مجھے ابھی امی بلا رہی ہے میں آپ
جی جی جی
کل کال کروں گا انشاء اللہ ابھی میں رکھتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا
جی اللہ حافظ